والالڈ ععلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ا ٹھیک ہے
شخر الحمد اللہ جی اللہ اللہال تم سب ٹھیک ہو
الحمد للہ الحمد دلہ آپس دعا آپ کی گھر میں سب ٹھیک
مما پاپا ٹھیک شکر الحمد اللہ بھائی بہن ٹھیک
بھائی بھائی ب بائی تو ٹھیک ہے بہن تو ہے ہی نہیں
اچھا ٹھیک بہن نہیں ہے آپ کے پاس
نہیں اب کو تو پاتا ہے اور کی اتنے انج
اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ھیک ٹھیک دراصل مجھے مت نہ پتہ تھا کیسے مطلب یہ
کیسا رہا آپ
بہت بڑھیا دن میرا گز گزرا آج کا دن لیکن اب پانچ ہی جگہوں پہ اور جانا ہے تو وہاں جا کے پھر فارغ میں ہوں گا تو اس کے بعد گھر میں جب پہنچوں گا تو کھانا وانا اچھے سے کھاؤں گا پھر تھوڑی سی سوئی سوئی بھی کروں گا اپنی بیوی کے ساتھ بات کروں گا اور نانی حال بھی جاؤں گا آپ کے ساتھ بھی شام کو بات ہوگی اچھا چھ جب میں
انا انشاء اللہ انشاء اللہ اور کام کیسا جا رہا ہے کام کیسا جا رہا ہے
ہ آج آفس کا کام مطلب کھ خاص نہیں ہے تو کام جا رہا ہے تو ٹھیک جا رہا ہے لیکن عید سے پہلے پہلے جو مطلب س اقتصادی حالت تھی یہاں کی وہ تھوڑی سی خراب تھی تو
ہوں
تو اب آگے سے تھوڑا سا بہتر بھی ہوگا ا ان شاء اللہ اللہ سب
ہ چلے اللہ تعالی ب کرے گا اور گھر پہ کام وام چل رہا تھا وہ
ہاں گھر گھر کا بھی کام چل رہا تھا پلمبر آیا تھا اس نے بھی تھوڑا سا بہت بہت بہت نقصان اس نے کیا تھا گیزر کا ایلیمنٹ اس نے خراب کیا تھا اس نے گیزر خراب کیا تھا واٹر موٹر اس نے خراب کیا تھا اس اس نے اس اس نے ار رکھ رکھی تھی اوپر کے واش روم کو
ہ ہاں ہاں ہاں
بہت کام اس نے خراب کیا تھا
اب اب کیا ہو گیا آپ ٹھیک کیا کہ ابھی بھی ایسے ہی ہے
پیسے جو لگے وہ ہماری جیب سے ہی نکلے مطلب اس نے اپنے پیسے لیے ا تھے تو اچھے سے لیے اپنے پیسے جو نئے سرے سے پیسے لگی جو خرابی اس نے کی تھی اس کو بھی ہمیں ڈبل میں دینا پڑا
ائے ہائے ہائے چلیں یہ اللہ تعالی نے لکھا ہوتا
ہاں برابر آپ کی بات سچ ہے جو لکھا ہوتا ہے تقدیر میں تو وہ ہوتا رہے گا
ہاں ہاں ہاں اور بس امی کی کیسی کابر ہے امی میں نے سنا تھا امی بھی بیمات نانی بھی بیمار تھی آپ کی
تھوڑی سی بیمار تھی تو میں نہیں گیا تھا اصل میں تو میں نے نحال اصل میں مڈا کیا تھا میں جاتا بھی نہیں ہوںمی جان کیا کرنے وہاں پہ جاؤں گا میں جاتا ہی نہیں اصل میں
چلے ابھی آپ کے ماشاء اللہ نانا نانی نانا نانی زندہ ہے اللہ تعالی اس کی عمر دراز کرے
آمین آمین دعائی آپ کی ہونی چاہیے بھائی جان
ہاں ہاں اور آپ ہمارے یہاں نظر دینے ہی نہیں قتے ہو آپ ہمارے یہاں نظر نہیں دیک آتے ہو
مجھے بس مجھے بس سات آٹھ منٹ لگے گی تو تو میں ابھی آؤں گا آپ کے یہاں گھر بس تم کھانا وانا تیار رکھو تو میں آؤں گا
کوئی نہیں کوئی نہیں آپ کے لیے تو تاز تازڑئیں گے کسی وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ
اور سناؤ چھوٹا بھائی ٹھیک تھا ہاں قربانی بہت بڑھیا بہت بہت اچھے سے گزری تھوڑا سا آج ہ
بی ایس سیا اس نے
اچھا کیا کیا کیا ہو گیا چلو چلو ٹھیک پھر مبارک کیا آپ کو کہاں یہاں امر سنگھ کالج میں اور وپ پہ اگر گاندے جاتے تو بڑھیا ہوتا نزدیک بھی ہیں تھوڑا سا دوری رہے گا اس کے لیے تو اگر وہاں کو وائنڈ اپ کرو گے پھر سے ابھی بھی موقع ہے اگر وائنڈ اپ کرو گے تو نزدیک میں ہے کبھی گھر کا کام بھی ہوتا ہے کبھی وہاں سے نکلے گا بھی
میں تھا تو یہ پ ت جھانے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک اور سناؤ آپ کی پیشنٹ کہاں پہنچو میری جان ہ میں نے بولا آپ کی پرپیشن کہاں پہنچی میری جان
ائع کی اس سے آنکھیں خراب ہوتی ہے کیا بولوں میں اسے جو گریز نکلتی اس سے دل خطرہ ہوتا ہے ہلو
ہاں وہ دراصل وہ کزن ایک ہمارا بیمار تھا اس کی حالت کیا ہے میں نہیں گیا میں ایک دفعہ گیا تھا بس آپ
ہاں ہاں ہم نے کل اس کو ویڈیو کال کی ج ہ شکر خدا کا بول رہا ہے ٹھیک ہی ہے
اچھا تو چھٹی وٹی کا کچھ بولا ہے وہاں پہ اچھا ٹھیک
اب ان شاء اللہ کال کال میرا امتحان ہے پہلے یونیورسٹی جانا ہے مجھے کل میرا امتحان ہے پھر دیکوں گا میں پرسوں جائیں گے اگر کل اس کو چھٹی دوں گی پرسوں دیں گے اس کے یہاں بھی نظر انشاء اللہ
چلو ٹھیک پھر وہی سے ہمارے گھر بھی آنا نانیال ہے آپ کا
بن کا دوست ہے وہ آپ تو جانتے ہی ہوں گے بچ
میں تو جانتا ہوں میری جان میں نے بولا آپ جان مرزا مجھے پتا ہے جب تم وہاں پہ آؤ گے تو نانی ہال بھی آنا دو تین دن کے لیے ہمیں بھی تھوڑی سی یاد آتی ہے نانی کال نہیں دو تین دن آؤ نانی حال آپ کا ہے وہ م جان وہاں پہ آپ کی یادیں جڑی ہے میری یادیں جڑی ہے ہماں بھی بہت ساری باتیں کریں گے گ پے کریں گے شپے کریں گے
ارے وہ تو مات ہی ہے اب یہاں بھی بابا جان اکیلا رہے گا نا وہ بھی مجھ جاچ
چلو کوئی بات نہیں بیچ بیچ میں نظر مارنے جؤ گے میرے سات آؤ گے مارکیٹ جب میں ہوں گا ھر مارو گی
کوئی نہیں ان شاء اللہ ضرور آئیں گے
ہاں باقی سناؤ کیا ڈاکٹر نے آپ کو کیا بولا تھا تھا میری جان پیٹو کے بارے میں آپ کا تھوڑا سا وہ گریڈ سی تھا آپ کا
نہیں پھر تو وہ پھر تو میں نے پھر تو میں نے پرسوں کروایا تھا نا پھر سے فائبرو اسکین الحمد للہ وہ ٹھیک نکلا
سب ٹھیک ہے بس رہو ٹھیک پھر چل رہو میری جان
خیر اللہ نے ب چ جو مجھے خون داد ہوتا تھا
ا
ہاں اور سناؤ وہ انکل ونکل وہاں پہ ٹھیک ہے میری جان جو آپ کو پڑوسی میں ایک ہی آنگن ہے نا آپ کا م جان
اچھا ٹھیک ٹھیک سب سب ان شاء اللہ دعا خیر سے ہوتا ہے دراصل میں اپنے ہی گناہ ہوتا ہیں تو انسان کو اس سے سیکھ ملتی ہے میری جان یہ سیکھ ہوتی ہے ب ا کیا باقی کہ سب ٹھیک ہوگا دراصل انسانی ہی بیےسک ان چیزوں کے لیے لیکن انسان کو اس چیز سے سیکھ بھی ملتی ہے جب انسان گرتا ہے تو اس کو کو اپنی اوقات بھی نظر آتی ہے میک کہاں تھا میں کیا ہوں
ہوں ہوں بالکل بالکل بالکل
اور سناؤ بس آپ کو وہ نیٹ شاید شاید نیٹ کا ایگزام وہ کینسل ہو گیا تھا میری جان آپ کے چھوٹے بھائی کو بھی تھا نا کیا ہوا اس کا
ہاں ہاں ارے کچھ نہیں ب
ہاں
ایکک جون کو ہوگا ٹھاپڑا ہو خبروں میں تو یہو نے کہا کہ یہ آج نہیں دو تین سال سے ہر سال لیک ہوتا جا رہا تھا اب اس بار ماس لیک ہوا ہے اور اس بار پتا چلا کہ اس میں گورنمنٹ بھی ملث تھی بہت سارے این ٹی اے کے ملازم بھی ملاوث تھے ساڑھے تین تین لاکھ میں پیپر بھیجا گیا تھا پہلے تیس لاکھ میں پہلے اور اس کے بعد ایگزام کے صبح ساڑھے چھ بجے ایون کشمیر تک پہنچا تھا دو ہزار کا پیپر بیچا جاتا تھا میرے کو وہ پیپر جب وہ بع میں پھر خبر نکلی نا پھر تو وہ سب پلیٹ بھی ہوا وہ پیپر بہت دکھا گیا تھا اور برابر چھ سو چالیس مارکس مل رہے تھے اس پیپر سے نیٹ کے پیپر میں ایون وہ کوشچن مارک تک ہوتا ہے نا آپشن کا آرڈر ہوتا ہے نا وہ آپشن
نہیں جان مجھے جی بولو ج میری جان آپ کے بھائی نے جو اگزام دیا تھا اس
نہیں انفارچونیٹلی اب اگلا اور دینا ہے نا محنت کر رہا ہے وہ لگتا تو رہا ہے نکال ہی لے گا
میں کہتا ہوں نہیں جان اس نے کتنے مارکس اٹمپٹ فرسٹ اٹمپٹ میں جو دیا تھا نا اس نے پہلا اٹپ کم کتنا
آ رہے تھے اس کے
نہ نہ نہ مجھے نہیں اتنا لگتا ہے اس کا اتنا ہوگا ہوگا بھی تو تھوڑی سی مطلب جس حساب سے مجھے اس کی یہ لگتی ہے نا حالت پڑنے کی یہ ہوگا اتنا بھی نہیں ہوگا میں نہیں کہتا ہوں دراصل لک بھی ہوتا ہے ہارڈ
رات اس نے اپنے نام رات جو ہے نا ہاں آنسر کی لیے ج
تو اچھا کٹ آف کیا ووا می جان ٹائم
تو وہ حالہ ساڑھے چار سو نہیں چالیس آداب چار سو
اچھا ٹھیک آپ کا آپ کو دینا بھی جان اس ٹائم ہاں آپ کو دینا مل جا
بیچ میں ہو
اچھا اچھا
پڑے ہیں
اچھا میری جان مجھے تھوڑ س ا کام ہے میں بعد میں کروں گا فون ہاں
جو ات لی جائیں گے
میری جان میں بول رہا ہوں میری جان میں کروں گا بعد میں فون تھوڑا سا مجھے کام ہے یہاں سے بھی تو جب میں فری ہوگا میں آپ کو پھر سے فون کروں گا ہاں فی امان اللہ بیٹھو اللہ کے حوالے چلو وعلیکم ولیکمسلامٹ تو اللہ کے حوالے میری جان اچھے سے رہنا خیال رکھنا فٹ فائن رہنا تو کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہوگا اللہ حافظ